وعلیکم السلام
امیر سر ٹھیک ہو
ہاں ہاں ٹھیک آپ ٹھیک ہو میں نے اس سے پہلے بھی کیا آپ نے رسیو نہیں کیا وہ زیرو ہو گیا
نہیں نہیں نہیں دراصل یہ یہ تھا کہ یہ بھائی کے پاس فون تھا
اچھا اچھا ٹھیک
اچھا اس کو پتہ نہیں تھا بس بیٹھا ہوں گھر میں
اچھا کھانا کھایا
ابھی کہاں کھایا ہوں آپ نے کھایا
ہاں میں نے تو کہھایا
سویرے
ہاں آپ کیا کرتے
اچھا سالن کی تھا آج
آج تھائےے دال اور آپ ہاں آپ کا کیا سالن آلو آلو ہاں بخارا ہاں آپ کا کیا س
ہ مجھے پتہ نہیں آج کیا بنا ہے شاید کوئی ساگ واگ ہوگا
اچھا ساگ زیادہ کھات ہوو
غریبی والا ساگ
نہیں آپ نے تو کل بہت انجوائے کیا ہوگا
اینجاائے کیا بہت اچھا دو کلو میٹ تھا
او ہوو ہاں
ہ اور ہم نے کھایا وہاں پر
بس میٹ لاائت
ہاں
چکن چکن نہیں لایا
چکن نہیں چکن میں انہوں نے بولا تھا یہاں پر میٹ نہیں مل رہا ہے ہم لائیں گے چکن
ہوں
میں نے ان کو بولا یہاں سے کہ چکن میں اتنا اچھا مزہ نہیں ہے تو پھر پارٹی کینسل کریں گے پھر انہوں نے ہاں پھر وہ ترال چلے گی گئے ہے وہاں پر ان نے دو کے جی لایا
اچھا مزہ آیا پھر کل
بہت اچھا مزہ آیا لگ بھگ تین بجے کے آس پاس ہم سورئی
کتنی دیر سے وہ
ہاں کر رہے تھے بات
گپ شپ مارا
گپ شپ وپ شپ مارا ہم نے
ا ہ
اون کہ سس چوم بیمارا
اچھا ٹھیک ہے اور کیا وہ اس نے اسٹارٹ کیا باقی یہ جو ٹیچرس کمیونٹی ہے انہوں نے آپس میں اسٹارٹ کیا ہے
پتہ نہیں ہے میں نے ان کو فون نہیں کیا
اچھا وہ حلوائی حلوائی میں کیا ہے کچھ
پتاہ نہیں ہے اس نے بھی مطلب کال نہیں کی ہے وہاں سے شاید ا کا اپرو ابھی تک نہیں ہوا ہے
اچھا ٹھیک ٹھیک
ہاں
اور سنا باقی کیا حال چال آج
آپ کو پتہ ہے آپ کو پتہ ہے اگر ہم اگر میں ان کو یہاں سے کال کرتا ہوں نا
ہاں
تو کال ہوتی ہے اگر ان کا ابھی تک ان کا مطلب وہ اپرو نہیں ہوا ہے رجسٹر ت کمپلیٹ نہیں ہوا ہے لیکن اگر میں یہاں سے ان کو کال کروں گا تو وہ کال ہوتی ہے لیکن وہ وہاں سے کال نہیں کر سکتے
اچھا کیوںہ
مطلب ان کا ابھی اپرو اپروو نہیں ہوا
اچھا ٹھیک
لیکن ہاں یہ بات مطلب مجھے سمجھ میں آ گیا کہ اگر کوئی اس کا ابھی تک اپرو نہیں ہوا اگر ہم یہاں سے کال کریں گے تو وہ ہو جاتی
اچھا
ہاں
یک ہے اور سنا باقی خاس
بس بڑھیا اچھا وہ وہ زاہد کو دیکھا وہاں پتہ رال م
ہاں آج بھی میں نے کہاں دیا کو دیکھا
اس نے کیا بولا آج
کچھ نہیں بس دیکھ رہا تھا میں نے بولا آئے ہو اس نے بولا ہاں مجھے کلاس دینا ہے دہلی کا کلاس دیتا ہے وہ وہاں پہ
وہ وہ سینئر اسٹوڈنٹ ہے وہاں پر
ہاں اور کیا وہ تو چالاک اسٹوڈنٹ نکلا
سینئر اسٹوڈنٹ
ہاں ہاں وہ تو لگتا ہے اچھے سے سمجھتا ہوا
اس کو بولنا تھا نا آپ کو کہ کیا کچھ سیکھ رہے ہو کہ نہیں
آپ کہاں سے بول رہ اتنا وہ جلدی میں تھا تو اس نے کلاس ہی لیا سی دیں
اس کو اس کو زلفی سر سکھا رہا ہے وہاں پر
ہاں شایدف آج میں نے ذفی سر کوم مانگا اس نے دیا
اس اس نے کیا بولا
وہ میں دیکھو بارش پڑ رہی تھی بہت ٹھیک
ہاں
اور وہاں سے مس اللہ بیٹھا تھا دکان پہ ٹھیک ہے میں اوپر کھانے چلا تھا جب میں نے کھانا کمپلیٹ کیا میں نے سوچا اب میں کروں لیکن میرے پاس عزم ہی نہیں تھا
اچھا
پھر مجھے زلفی نظر آیا زلفی پی رہا تھا
اچ سا
ویلے ہی فلور میں ہاں تو میں نے کام کیا میں ویٹ کیا میں نے زلفی سے بات چیت اسٹارٹ کی
ہاں
تو پھر کچھ ٹائم کے بعد میں زلفی کا عزم دیکھ رہا تھا تو میں نے اس کو کو بولا اب میں کہاں جاؤں گا باہر یہ میں آپ کے اسی میں لوں گا
ہوں ایک
شارٹس ہاں پھر میں نے اس سے لیا پھر ہم ہم نے دونوں دونوں نے پیا بیٹھ کے
پش
یہ یہی ز الفی سر کا کا مال نکلا ٹیسٹ
اچھا اچھا اچھا
اچھا اچھا
اچھا اب اس کو ٹیسٹ کرنا ہے
ہاں ٹیسٹ کرنا تھا لیکن اس نے اس کو نہیں بولا آب ٹیسٹ اب میں نے خود ہی عزن کا ٹیسٹ لیا اس کو ہاں اور کیا
آپ کو زلفی کو بولنا تھا کہ یہاں پر ظاہد آ رہا ہے یہ میرا کلاس میٹ ہے اس کے اوپر نظر رکھو یہ چال باز ہے
ہاں ہاں نہ اب اب اگر میں بولتا تو مسئلہ اگر بنتا ہے اس لیے میں چپ ہی رہا میں نہیں بولا اس سے
آپ کو کیا بولا تھا آپ کو خالی یہ بولا تھا کہ یہ میرے ساتھ پڑھتا تھا اس کے اوپر نظر رکھو یہ سیکھنا چاہیے جلدی جلدی
کل کل بولوں گا ضرور اگر زلفی مل گیا تو اس کا بارے میں بولوں گا ظاہد کو کیونکہ جاہد کو جاب کی ضرورت ہے اس کو شادی بھی ہو ہوگی اب
ہاں
ہے نا
اس کی اس کی شادی ہے
ہاں کیوں نہیں ابھی تو بڑا بھائی ہے وہ کوشش کرتا ہیں وہ اس کی جگہ بھی
لیکن جس طرح وہ پانی پی رہا ہے نا اخروٹ کے درختوں پہ اس حساب سے اس کو ہی پہلے شادی کرنی ہو
مجھے بھی لگتا ہے وہ زیادہ شکتیشالی ہے
شکتیشالی نہیں وہ الٹرا شکتیشالی ہے
مجھے بھی لگ رہا ہے اس کے چلنے کا انداز بھی بہت خطرناک ہے اور
خطرناکھ
ہا ہا اور اگر بو مشر اللہ کا اکاؤونٹنٹ ہوتا
ہاں
تو وہ بہت تیز مزاج میں میں اس کا حص
تو مصر اللہ کو ہی بھاگنا پڑ پڑے گا
ہاں اور کیا وہ تو مسر اللہ کو کہاں چھوڑ او اس کو ہا چہہرے پے بتائے گا
وہ بہت زیادہ خطرناک انسان ہے ا آپ کو پتہ ہے آپ آپ پہلے سنو یہی سے ہاں آپ وہاں سے باتیں مت ابھی کرو پھر جمبلنگ پھر جمبلنگ ہوتی ہے نا ایک بار کیا ہو گیا ہم کالج میں تھے وہ میرے ساتھ پڑھتا تھا نا اس ہماری سٹری میں ایک جیسی تھی تو ہم پولیٹیکل سائنس پڑھ رہے تھے کلاس میں بیٹھے تھے تو وہاں پر چیئرس ہوتے ہیں ہے نا
ہاں
تو وہ آگے بیٹھا تھا میں پیچھے بیٹھا تھا ا پولیٹک کل سر جو ہے وہ پڑھا رہا تھا اس نے ایک ٹائم کوئی کوشچن بولا لیکن کاتیا جو ہے اس ٹائم کسی لڑکی کی کے پیچھے بھی تھا
اچھا
وہ بھی ہمارے ساتھ ہی پڑ رہی تھی وہ بھی اسی کے وہ بھی اسی کے بغل میں بیٹھی تھی لیکن لیکن میں پیچھے بیٹھا تھا تو یہ جو سر ہے اس نے کوئی کوشچن بولا
آ
اچھا
قاتیہ اس نے ختم ہی کیا ہے کوشچن بولنا تو کادیا اٹھ گیا کادیا اٹھ گیا بہت تیز خطرناک تیز ایسے نہیں کہ جس طرح ہم اٹھتے ہیں نہیں مطلب بہت انرجی کے ساتھ وہ اٹھ گیا
کھڑا ہو ہاں
ہاں اس وہ اب آنسر بول رہا ہے کوشچن کا ٹھیک ہے اوپر سے جس کے پیچھے وہ باگ رہا ہے وہ بھی بغل میں ہی ہے
سے
تو میں پیچھے بیٹھا تھا میں نے میں بھی چیئر پہ ہی تھا تو میں نے میں نے چپ چاپ کر جو اس کے پیچھے جو یہ چیئر ہے
ہاں
جس پہ وہ بیٹھا تھا میں نے وہ ہٹا لی کیا کیا میں نے وہ میں نے وہ ہٹا لی کہ کسی اور جگہ پہ کیا ہاں اچھا وہ آن زیرا اس نے آنسر ختم ہی کیا جس سپیڈ سے وہ اٹھ
ہاں
اب دگنی سپیڈ سے وہ بیٹھنا چاہتا تھا
ایسے
جب وہ تیز بیٹھا نیچے کو کرسی مت ہے
نہ
تو وہز زمین سے اتنا ٹکرایا مطلب ٹکرا
ہاں
تو اس کی چیخیں نکل آئی چیخ چھ نک کل آئی لیکن کرے گا کیا تو وہ دیکھ رہا ہے کرسی کہاں چلی گئی
اچھا آپ کام کرو آپ وہاں سے ہی کٹ کرو ک پھر ہم کنٹنیو کریں گی میری کال
اوکے اوکے